ل وعلیکم السلام کیسے ہوائی جہان فرمائی ہے آج تو کافی دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے آپ سے
جی جی بالکل بالکل
اورچھ فرمائیے گھر میں سب کیسے ہیں
سب خیریت آپ بتائیں
ہاں جی ہم بھی خیریستتے ہیں اور گھر خاندان میں سارے لوگ اچھے ہی ہیں آپ فرمائیے آپ کے ابو کیسے ہیں ہاں جی کھانا پیا ہو گیا
جی جی موسم کیسا ہے ادھر
ہ موسم ابھی تھوڑا سا ٹھنڈا ہی ہے
جٹییک ہے تو آپ کا مطلب ٹیکنالوجی اور انسانی جہانت ہے اس کے بارے میں کیا خیال آتا ہیں کرپیا مطلب اسپی پر گپتگو کریں کیا آج
بالکل بالکل آ اچھا ہم لوگ ٹیکنالوجی پر گفتگو کرتے ہیں کیونکہ کافی ٹیکنالوجی نے انسان کو انسانی جہانت سے کافی دور کر دیا ہے تو کیوں نہا آج ٹیکنالوجی پہ ہی بات کیا جائے
جی تو میں مطلب بتانا چاہوں گا کہ جو آج مطلب ایسی ہم حیرت انگیز ٹاپک پر باتیں کریں گے جو تیز رفتار سے اور ہر دل کے عجیز موجو ہو رہا ہے اور جس نے کہ آ ہماری ساری زندگی جو جینے کی رفتار کو ہی بدل دیا ہے اور طور طریقے سبھی کو ایک طرح سے بدلنے کا کار کیا ہے یعنی ٹیکنالوجی اور ہمارا مستقبل
میرے کو رز میں حال میری زندگی دوری کریا یہ لگ اور بدلتی بھی رکھ دیا ہے ہ آج تو تو ڈیجیٹل کا انقلاب کا دور ہے صبح الرام کی حوازت سے سے لے کر آپ کو سونے تو پہلے اسرین بند کرنے تک ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو ٹیکنالوجی کے زہر اثر کا پرب سے نہ گزرتا ہو تو کافی ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی پر ایک طریقے سے قبضہ جمع رکھا ہے
جی جی تو آپ نے دوست فرمایا تو اسمارٹ فون انٹرنیٹ اور اب مصنوعی ججانت نے تو جو ہے کہ نامن کو ناممکن ہے اس کو بھی ممکن بنا دیا دیا ہے جو کام پہلے ہفتوں میں مہینوں میں ہوتی تھی آج وہ محج چند سیکنڈوں میں ہی ہو رہے ہیں
بالکل صحیح فرمایا آپ نے یعنی جو ٹیکنالوجی ہے اس نے نا دنیا کو صرف سمیٹا ہی نہیں ہے بلکہ انسانی صلاحیت کو ایک نئی پرواز نئی اڑان دے رکھی ہے
بالکل بالکل آپ نے دست فرمایا تو آج ہم اسی ٹیکنالوجی کے فائدے نقصانات اور اس کے صحیح استعمال کی تفصیلی کریں گے تو ٹیکنالو جی تو ٹیکنالوجی کیا ہے
ہاں آام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مہنگے گیجٹس کمپیوٹرس یا روبٹس یہ ٹیکنالوجی ہے جو اس میں نزدیک کی اصل تصریف کیا ہے
جی جی جی بالکل تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی دراصل علم عملی کا نام ہے جب انسان اپنی عقل اور سائنس کا استعمال کر کے اپنی مشکلات کو آسان بنانے کا کوئی اوزار طریقہ یا نظام تعمیر کرتا ہے تو اسے یہ ٹیکنالوجی کہتے ہیں جیسے کہ پہیے کاجات بھی ایک دور پر ایک بڑی ٹیکنالوجی تھا اور آج کل دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے اے آئی ہے کہ اے آئی کا بہت ہی استعمال کیا جا رہا ہے
بالکل بالکل اے آئی جو کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے بہت انی یعنی انسانی ضرورت کو پورا کرنے اور زندگی کو سہل سرج بنانے کا ہر وہ نظریہ جو وگیان بنیاد سے بناؤ وہ ٹیکنالوجی ہے وہ ٹیکنالوجی ہاں جی وہ ٹیکنالوجی جس نے دنیا جنہوں نے دنیا کا نقفہ بدل دیا
بالکل آپ نے درست فرمایا جیسے کہ مصروحی جانت یعنی اے آئی تو آج کے دور پر سب سے بڑی کرانتی جو ہے اے آئی ہے نی ایک ایس مشین ہے جو انسان ان انوں کی طرح ہو سک ہے سیکھ سکتی ہے فیصلے لے سکتی ہے چاہے وہ چیٹ واٹ ہو گاڑیاں چلانے والا آٹو پائلٹ سسٹم ہو یا پھر پیچیدہ بیماریوں کو کا علاج ڈھونڈنا ہو ہر طرح سے ا آئی مدد کر رہا ہے
بالکل صحیح فرمایا درست فرمایا ہے اللہ کیا آپ نے بات کہی ہے کہ پیتی ت بیماریا کا بھی علاج یہی سے ہو رہا ہے یہ صحی سنا میں نے ا بابا بس اور فائیو جی انٹرنیٹ سکس جی انٹرنیٹ انٹرنیٹ کی تیز جو رفتار ہے وہ اس نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج سے آگے بڑھ کر گلوبل ہوم بنا دیا ہے ایک طریقے سے
بالکل بالکل آپ نے صحیح بتایا آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ورک فرام ہوم یا آن لائن تعلیم لینا ہو تو دنیا کسی بھی کونے میں بیٹھ کر آپ بہترین کمپنیوں کے سات کام کر سکتے ہیں دنیا کے بہترین پروفیسرس کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں
بالکل بالکل صحیح فرمایا کیا درست بات کہ ہے آپ نے ڈ جی جو اکنمی ہے اور بلاک چین ہیں اب بٹوئے میں کیش رکھنے کی حجات نہیں رہی ہے سب کچھ ڈیجیٹل ہو گیا ہے آن لائن پیمنٹ سے لے کر بلک چین کرپٹو جیسی سرکچت تکنیکوں سے لیندن کے روایتی نظام کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے جیسے کہ میں خود کا بھی تھوڑا سا بتانا چاہوں گی اس میں
جی جی جی جی
میں نے قریب تین سال پہلے سے اپنے کون کردنا استعمال شروع کر دیا کہ میں آج کل سارے آن لائن ٹرانزیکشن کرتی ہوں کوئی بھی پیسہ کیس میں نہیں رکھتی مطلب ایک طریقے سے بٹوا میرا پتا ہی نہیں ہے آج کہاں ہے سب کچھ بدل ہی گیا ہے لگ بھگ لگ
تو یہی ہے کہ آج کل ا مطلب اس ترقی نے ہمیں بے انتہا آائشیں دی ہیں وہیں کچھ سنگین مسائلیں بھی پیدا کر رہا ہے یعنی اس کی کچھ سوھائیں ہیں تو کچھ سمسیایں بھی یہ دے رہا ہے
یہ بہت ہی سجیدہ نکخہ ہے ٹیکنالوجی ایک ددھاری تلوار ہے کہہ سکتے ہیں یہ اگر ہمیں اس کے فائدے کو دیکھے تو اس کے نقصانات بھی آنکھیں نہیں چرا سکتے
بالکل بالکل آپ نے دوست فرمایا ماںس چلہ تو یہی ہے کہ ا تنہائی سوشل میڈیا کی جو لت ہے وہ لوگوں کو ورچولی ہزاروں دوستوں سے تو جوڑ رہی ہے لیکن حقیقت میں دیکھ کہا جائے تو وہ اپنے ہی گھر سے تنہا کر رہی ہے
ماشاء اللہ کیا بات کہی ہے آپ نے یہ بات تو بالکل حقیقت ہے کیونکہ لوگ آپس میں گھروں میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہے ایک دوسرے کو میسج بھیج رہے ایک دوسرے کو ڈم کر رہے ہیں ایک طریقے سے اور دیکھا جائے تو سائبر سیکورٹی اور پرائیویسی مطلب ہم تھوڑا سا بات کر رہے ہیں کہ ج پائےد اور نقصان کس طریقے سے ہے ہمارا جو نجی جیون ہے نجی ڈیٹا ہے آج پوری طرح سرکچت نہیں ہے کیونکہ ساحبہ رام ٹائم بڑ رہا ہے آن لائن س کا دڑی پکائییا تیزی سے بڑ رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہمیں آج کہیں جانا ہے تو ہم آن لائن بکنگ کر دیتے ہیں ریپیڈو پر اور وہ بند ہمیں وہاں سے لے کے جائے گا اور وہاں جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں چھوڑ رہے ہیں اس کے بیچ اس دوران ہماری پرائیویسی ختم ہو رہی ہے کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں اور
جی یعنی جو ہے ہمارا ڈیٹا ہے وہ کسی دوسرے کے پاس بھی جا رہا ہے کہ ہمیں کوئی دوسرا بھی دیکھ رہا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کہا نہیں جاے ہیں اس سے کہ جو پرائیویسی کا بھی خطرہ ہے آپ نے صی ب تو یعنی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ہمارا
غلام ہونا چاہیے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان جو ہے ٹیکنالوجی غلام بنتا جا رہا ہے بالکل بالکلح فرمایا سو فیصد صحی کہا آ نے صحی استعمال کیسے کر ہم تھوڑا سا صحیح بات کر لیتے ہیں تو یہ ڈیجیٹل طور میں ہم ایک صدیح توان توجع کیسے قائم کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں ڈیجیٹل ڈٹاک اور سمجھداری کی ضرورت ہے کنجومر نہیں ہے کریٹر بنے ہیں اور ساتھ ہی ٹیکنالوجی کا استعمال صرف ریل یا ویڈیو دیکھنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے بلکہ کچھ نیا سیکھنے کوڈنگ کرنے یا اپنی اسکل بڑھانے کے لیے کرنا چاہیے
جی ہاں اپ نے صحیح بتایا کہ آج کل لوگ ریلس بنا رہے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں بٹ جو نئی اسکل نہیں سیکھ رہے ہیں اور اپنا جو ہے اسکرین ٹائم ہے وہ بھی مقرر کرنا چاہیے دن کا ایک ایسا خاص حصہ یا خاص وقت تو جو کہ ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے وہ آج کل لوگ گیجٹوں میں مکمل کر رہے ہیں اور اور اپنے ال کھانا کے ساتھ وقت گزار ہی نہیں رہے ہیں
واہ واہ مسا اللہ کیا بات کہی آپ نے مطلب اہیل کھانا کے سبت نہ گزارنا مطلب اپنےان خدان کے لوگوں سے دور ہونا اپنے پریوار کے لوگوں سے دور ہونا ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ برا ہی اثر ہے پر تھوڑا سا اور بتانا چاہوں گی میں تعریف اور تحقیق انٹرنیٹ پر آنے والی ہر افوا اس کی تحقیق کریں ہیں سچ نہوا نے پر اکل کی پیکج کرنی چاہیے ہمیں
جی ماشاء اللہ آج آپ سے کر کے بہت اچھا لگا اور جو ٹیکنالوجی کے بارے میں باتیں کہ وہ واقعی امداد پھی اس کے لیے بہت بہت دھنیہ واد
ب اللہ حافظ پ ملائیں گے ایک نئے دو ن ان چیزوں کو موجوں کے ساتھ سب کیا
جی ج